وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ آفتاب صاحب آپ ٹھیک ہیں الحمد للہ الحمد للہ بس بڑے بھائیوں کی دعا ہونی چاہیے بزرگوں کی دعا ہونی ماں باپ کی دعا ہونی چاہیے بزرگ دینوں کی دعا ہونی چاہیے ارے ہاں دعا تو ہونی چاہے سب دعا تو بہت ضروری ہے زندگی میں ارے ہاں کھانا کھایا آر ہاں ابھی تو چائے پی رہے تھ ہم کھانہ تو دوپہر میں کھانا تھا کھانا تو کب کھایا ا وہی تو بولی آپ کے میں نے کھانا کھا ارے کب کا کھانا کا یا بس دعا ہونی چاہیے دعائی سے ہی انسان کامیاب
ہاں ہاں دعا تو ہونی چاہیے دعا تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے جی جی جی ہاں ہاں
کیا کیا ہے آپ کچھ بتا رہے میں بول رہا ہوں دا دعا ایک بہت ہی اہم رول یکٹیک رکھتی ہےے آپ مطلب کیا کر رہے ہیں ارے میں میں بس سوچ رہا ہوں کہ میں بولوں کیا اچھا آپ کو بول دعا تو آپ ایک کام کریے دعا ایک بہت ہی اہم رول رکھتی ہے انسان کی زندگی میں اس والی زندگی میں بھی اور آ کرت والی زندگی میں پردے کی ادھر و زندگی میں بھی اور پردے کی ادھر والی زندگی میں پردے کی ادھر والی
جی جی جی سنیے میری بات دعا جو ہے اس زندگی میں وہ بہت ہی زیادہ اہم ایک کردار نبھاتی ہے ہماری
بے شک بے شک یہ بات آپ بہت ہی صحیح بول رہے ہیں دعا ایک بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہے کے حساب سے ہمیں جو دعا ہے وہ قسمت کا رخ بھی بدل سکتی ہے او ہووو کیا بڑھیا بات کہی آپ نے یہ یہ بہت صحی بات کہی آپ نے یہ بات میں آپ کو بتلانے ہی والا تھا کہ آپ نے بول دی ایک انسان کی جو تقدیر ہے ایک دعا وہ بدل سکتی ہے جی جی بہت ہی آپ نے مطلب میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں گا ضرور ضرور فرمائیے کیا سنا ہوگا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت جی تو ان کے وقت ایک جو انہوں نے جب ہجرت فرمائی نا مدینے کے تو تو اس وقت جی اس وقت کیا ہوا کہ ایک مطلب ایک ماں اور ان
ان کا بیا م اور ان کا بیٹا ہاںھی نابینا تھی ان کا جو بیا تھا کے ساتھ ہجرت کیا وہ دیکھ نہیں پاتی تھی ہاں جی جی تو کیا ہوا کہ اب جو وہ بیٹا تھا ہاں جی گزر گیا
مدینے میں گزر گیا ابھی ہاں کچھ ہی وقت ہوا تھا ہجت کیے ہوئے تو وہ بیٹا گزر گیا اب سب کو مطلب لایا تدفین ودفین کے لیے ل
لے لایا گیا تو اب انیں ادھر کہا گیا کہ اب ان کی ماں کو بھی بلاؤ تو ان ماں کو بھی بلا تو تاکہ وہ ان کو دیکھ مطلب اس بیٹے کی ماں کو جو نابینا ہے اس کو بلایا جائے تاکہ وہ اپنے بیٹے کو دیکھا دیکھے دیکھ نہیں پائے مطل مطلب اپنے بیٹے کو آخری بار رخصت کر پائے ٹھیک ٹھیک ٹھیک تو یہی مسئلہ ہوا تو ان کو بلایا گیا اور ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ کا بیٹا گزر چکا ہے آپ کا بیٹا اس دنیا میں نہیں ہے تو وہ پوٹ پوٹ کر روئی تو اس کے بعد کیا ہوا انہوں نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ اللہ تعالی میں اپ کے لیے میں نے ہجرت فرمائی ہے
تو میں اب میں اپنے خاندان والوں اور وہ مجھے کوسیں گے کہ یہ بولیں گے کہ مطلب ہجرت کی تو اسی لیے بیٹا مار
مر گیا تو یہ مطلب تانے دیں گی میری خاندان والے مجھے مکہ والے کی مطلب ی اس کو بولا تھا کہ ہجرت مت کرو اب اس نے ہجرت کی اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے گیا اب اسی میں اسی جو مطلب آزار پہنچاتے تھے لوگ اس کو آزار پہنچایا اور اس کے بیٹے کو شہید کر دیا ارے نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا بیٹا شہید ہو گیا ماں نے اللہ تعالی اے اللہ تعالی میرا بیٹا چلا گیا آپ مجھے خاندان والے تانے دیں گے کہ تم نے ہجرت کی کسی وجہ سے میرا جو والے ہیں میرے وہ مجھے تانے دیں گے کہ مطلب تم نے ہجرت کی اور اسی کی وجہ سے تمہارا بیٹا مر گیا جی تو اس کے بعد کیا بات کیا ہو گیا کہ وہ لڑکا اسی وقت واپس زندہ ہو گیا موت کے بعد سے وہ لڑکا واپس ہو گیا زندہ ٹھیک ہوا اس چیز کا نام ہے کہ مطلب وہ اس میں اللہ تعالی نے اس کو گیدی تو وہ جو ماں ہے وہ کچھ وقت بعد انتقال فرمائیے یہ میں سے واقعہ سنا ہے ٹھیک تو جو
بیٹا ہے وہ عثمان کے زمانے میں شہید ہو گیا پھر شہید ہو گیا گزر گیا وہ مجھے نہیں پتا مگر یہی پتا ہے کہ وہ گزر گیا تھا اس کے کے بعد انہوں نے ماں نے دعا کی ماں نے مطلب بولا اللہ تعالی کو کہ مطلب مجھے اپنے خاندان والے تاننے دیں گے میں ان کے تے کیسے برداشت کروں گی حالانکہ میں نے اس لیے ہجرت کی کہ آپ کا حکم تھا ہجرت کرو تو مطلب آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے میرا بیٹا گزر کہ میں نہیں ماننے والی مجھے میرا بیٹا واپس دو تو پھر اللہ تعالی نے اس کو مطلب زندگی واپس دی تو اس چیز کا نام دعا ہے اب اب سوچو کہ مطلب ایسی جب چیز ہوگی ہمیں ایک ہی بات ہے کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا
یہی تو بات ہے کہ ہمیں ہم مانگ نہیں پاتے اگر اب اچھے سے ہم مانگ نہیں پاتے
جی جی
عنمان کو شعار کی طرف رخ کرنا چاہتا ہوں
جی جی بتائیے بتائیے کیا آپ کا ارشاد ارشاد فرمائیے جی جی جی جی جی جی آپ مطلب یہ تھوڑے باق
واقع سے اب ہٹ جاتے ہیں اور آپ اپنی باتیں اب کیجیے کہ آپ کو کیا کرنا ہے کیونکہ گستاخی بھی نہیں ہوتی چاہیے جی اگر آپ کو بولنا ہے تو آپ سیدھا وہی مطلب ب جی جی آپ رخ بک مت کیجیے آپ سیدھا بول دیجیے کہ ایسا صاحب کو آپ جانتے ہیں جی جی جی بتائیے جی نہیں آپ سے ہی میں تعارف سنوں گا ان کا بتائیے اناء اللہ چلو صحیح بات ہے صحیح بات ہے جان ایلیان صاحب ایک شعر تھے محبت کے اننوان پہ وہ زیادہ متاثر ہوتے تھے ٹھیک ٹھیکھ تو انہوں نے بہت سارے شہر کہے ہیں ہاں ٹھیک بہت اچھا ہے ٹھیک
جی
ان کے ساتھ ایک لڑکی ہوا کرتی تھیچ تو ایک شاگرد ہوا کرتی تھی کہ سکتے
اچھا وہ اس جان جینا سب
ک زبان کا شعار ہے جی جی جی جی بتائیے بتائیے بتے کہ ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوںھر سے بتائیے پر مرد
جی
جس عورت سے محبت کر تا ہیں عرش باد بتائی ناپ ارشاد ارشاد ارے ارشاد ارشاد آپ تو حوصلہ ہی نہیں دیتے ہو میں تو سن ہی نہیں پا رہا ہوں آپ کو تو اس کی اچھا ٹھیک ٹھیک اب سن رہے ہو آپ چلو تو تشار یہ ہے جو جون الیان صاحب ہے ان کی جو شاگرد تھی ایک لڑکی تھی اس لڑکی کا نام مدھو تھا مدو تو یہ مدھو جی کا شعر ہے ان کو ان کو لقب تھا شار مدو جی شار مدھو اشارے مدو جی تو وہ فر کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں پر مرد جس عورت سے محبت کرتا اور جس عورت سے محبت کر رہا ہو جی جی جی جی اس سے کبھی بھی
ہاں جی جی جی بت ہی آگے
اس سے سکھ کبھی بھی جی اٹھ بھی رہا ہے آپ کو آپ کیا سنیے سنیے جبان میں آپ کو بات کرنی اس سے کبھی بھی سختی سے پیش نہیں آ سکتا ارے کیا کیا بول رہے اس سے اچھا تو میں ابھی لکھوں کھڑا کھا کیا یہ نے یہ تو مدو شہر میں توظ بول رہا ہوں یہ پت نہیں کیا لکھا ہوا ہے اچھا تو اب علامہ اقبال کے شعر پڑے فد نہیں جی یہ مدو جی جو تھی یہ میری بہت قریب دوست جی تو بس اس لیے تو تب ہو برباد ہے تو اسی لیے میں مدھو میں ہو گیا ہوں جی نہیں آپ دور ہی رہے تو اچھی بات ہے زیادہ نزدیک جانے سے بھی آپ کہی اب جل گئے تو مطلب نہیں اب آپ آگے سنی آگے سنیے
جی ارے بتائیے بتائیے اور کیا ہی کام رہ گیا مجھے جی جی ہاں ہاں
جتان میں چاہے وہ جتے میں
جی چاہے وہ کیا پتہ نہیں کیا جی جی جی ہاں ہاں سچ سچ چلیے چلیے بڑھیے آگے بڑھیے چپ کیوں ہو گئے کمزور ہو وہ تو آپ ہو ہی اس پہ تو آپ نہ ہی جاؤ تو بہت
تو بتر ہے ہاں ہاں یہ چیز تو ہے تو تھوڑا آپ اس تو ہو وہ مرد
جی جی تو ہو وہو مرد کے لیے ارے کیا واہ واہ واہ واہ ارے واہ واہ واہ واہ ارے پتا جیسے آپ کوئی سبق سنا رہے آپ ایسے بول رہے ہیں ارے کیا بول رہے آپ اب ا
آپ کو خود پتاہ ہے کہ آپ کیا بول رہے ہیں میں آپ کو بتا ہوں آپ نشے وشے کر کے تو نہیں آئے ہیں اپنے لیے ہش شخص کاپ پ آپ کو اب ایک ایک ایک بات بتاتا ہوں جی ج ضرور بتے ف یہگر ش با نہیں میں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے لیے ایک انسان کو کیسا ہم سفر چن چننا اچا چاہیے
جی جی جی
اپنے لیے ہمیشہ ایک وہاں سے ارے آپ یہ وہاں سے بھی سن رہے یہاں سے میں سن رہا ہوں کہ وہ کوئی بتا رہا ہے اپنے لیے وہاں سے یہ کس کو کس سے ملب پڑھ رہے کی کو وہاں سے بول رہا اپنے لیے یہ آپ نے کچھ کھول کے تو نہیں رکھا ارے ارے کیا بول رہے ارے یہ چیزیں تو آپ کرتے ہو یا ہم تو ہمارا وقت ہو چکا ہے چلو آپ کو اگلے پرچے میں ملیں گے اللہ آپ کو سلامت رکھے
این آمین اللہ آپ کو بھی سلامت رکھ کے اور اپ کو بھی اللہ تعالی ان شہر و شاعری سے دور رکھے تاکہ اپ اپنی زندگی کو برباد نہ کر سکے